السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم جی آپ ہاں جی آپ ٹھیک ہو
شکر اللہ کا آپ ٹھیک ہو
ہاں جی شکر اللہ کا گھر پہ سب ٹھیک ہے
ہاں شکر اللہ مجھے پتا آپ جم کب جؤ گے پھر مجھے سمجھ کیوں نہیں آ رہا ہے
کوئی بات نہیں پاپا آئے گا میں جؤں گا جم اگر میں پانچ بجے بھی جاؤں گا ساڑھے چھ چھ تک میں گھر پہوں گا ٹھیک ہے
تب تک میں بھی آرام کروں گی اب تھوڑا سا ہے نا
جی وہی نا آپ سو جانا
میں اصل میں اٹھی نا صبح جلدی مجھے عذاب ہوا کچھ
آپ کتنے بجے اٹھی پانچ بجے
پانچ بجے ہاں جی ہاں جی میں پانچ بجے اٹھی میں نے آپ کو کی تھی نا تب میں سج موکی کا س میں پانچ بجے اٹھی اور نماز پڑھی
اچھا آپ خود ہی اٹھے یا کسی نے اٹھا یا
نہیں میں خود اٹھی خود مما کیی گسم علام کی بنا بھی
میں بھی نماز پڑھوں گا
آپ کو میں بول رہی ہوں کسم سے آپ کو بت اتنا خوش رہتا ہے دن بھر
پانچ بجےٹ اٹھی نا نماز پڑھنے کسی نے دیکھا آپ کو
ہاں ہاں ورنہ کیا ہے وہ مجھے بول رہے ہیں مبارک بابا دادی
قسم سے
پسند
بالااکوش وؤگامؤ
ہاں بہت زیادہ کسم سے مطلب نہ وہ آج ایح سے بات کر رہا تھا
ہاں جی ہاں جی مجھے بتایا
آپ بھی اٹھو جلدی دیکھو آپ کیا کرو آپ مسجد تمچ جاؤ نماز پڑھنے آپ گھر میں پڑھو پڑھو نماز اور فون وغیرہ تھا تم سوئچ آف رکھنا تب بھی پڑھو نماز اور وہیں سے سو جاؤ
ن نا اصل میں آپ کو پتا ہے میں نماز مسجد میں ج چؤں گا کیونکہ ہمیں بتنا زیادہ دور ہے مسجد
کہاں پرس آپ کو پتہ ہے مطلب ن آپ عادت رکھو پلیز
ہاں جی ہاں جی کوئی بات نہیں ہم نماز بھی پڑھیں گے
ذاپ پرومس کرو آپ کل سے پڑو گے
ہاں جی پرومس تو نہیں کر سکتا ہوں پرومس میں آپ کو شام کو کروں گا
ٹھیک ہے
اچھا
آپ کو پتا ہے میں بھی نہیں پڑھتی تھی لیکن جب مجھے دماغ میں رہتا نا نہیں میں کف سے پڑھ سکتی ہوں میں صبح جلدی اٹھ سکتی ہوں تب میں پڑھتی ہوں کہیں سے بھی اور کل شامت میں جد سوئی نا یہج نماز پن ہےا صبح
اچھا ٹھیک ہے تو اچھی بات ہے اچھا
جی جی جی عادت مجھے پہلے سے عادت تھی لیکن پھر مجھے بیچ میں بھول گیا تھا لیکن نہیں مجھے لگا یہ بہت غلط بات ہے
اچھا اچھا بنا قسم سے ایک بات بتاؤوں آپ نے جب سے نماز پڑھی نا کل سے
ہاں
آپ کے آپ کے چہرے پہ نا کوھ شکل جیسی آئی ہے قسم سے چمک رہی ہو وہ قسم سے
تھینک یو تھینک یو آپ بھی جب پڑو گے آپ کے چہرے پہ بھی آئے گی شکل جیسی
ورنہ کیا ہے مجھے
ورننا کیا ہے مجھے
اذان ہوئی ہے دیکھو نا آپ
اس کو اس کو ہم بولتے ہیں نور نور چہرے پہ نور وہی بتایا بتا رہی ہو چہرے پہ پہ شکل جیسی آئے
یہ تو غلط بات ہے نا
ہاں ہاں ہاں
جی بھائی
اس کے بعد میں پہلی کام کروں گی میں منہ دھووں گی نماز پڑوں گی
نہ اس کے بعد ہم پہلے پ پروجیکٹس کرے نا پروجیکٹس کرے گے چار پانچ اور
کیا ہو گیا آپ کیا ہو کسم سے
کیوں
شیتان شیتان
دیکھو دیکھو جب تک پاپا نہیں آئے گا تب تک وہ فلحال پروجیکٹ ہی آپ کہاں بیٹھیں گے
پاپا کا پاپا کا ویٹ کیوں کرنا ہے
کیوں گھر پےمتناہ کوئی یہ میں نے بتایا نا ابھی گھر والے یہ چاجی تھوڑا بیمار تھی اس کو کچھ وہ بت ہے نا ابھی گھر والے کے چاچی کے گھر میں گھر پہ اکیلا آوںں گا پاپا آ جاتا
اچھا اچھا لیکن آپ دیکھو آج آپ دن بھر گھرمیں اکیلے تھے ہیں نا
ہاں قسم سے آج او یس اور کیا اب بدنا پت ہے اب بدنا پتہ ہوتی ہے اچانک ہوتا ہے
وہی نا کسم سے تم دیکھو کیوں کیا آدھا گھنٹہ لگتا
چلیے کوئی بات نہیں
جی جی
آپ کو بتائیں میں اس کے بعد پہلی کام واٹر میلن کاؤں گی
کیوں آپ کو متلب بھوک لگے
وہ بھوک نہیں میں نے اس پہ واٹر میلن دیکھا انسٹا پہ
اچھا ٹھیک ٹھیک
ہوں
ہاں جی
تو ہمیں نا گھر میں اتنا بڑا واٹر ملن ایک ہے وہ پرسوں سے ہم بول رہے ہیں اگر کاٹیں گے تو یہ مطلب نا سارے نہیں کھاتے ہمیں موڈ نہیں ہوتا ہے ان کو کھانے کا یہ تھٹگ گئے اب یہ کھاتے کھاتے لیکن آج میں کااٹوں گی اب
کوئی بات نہیں وہ کتنا بڑا ہے
ن اگر آپ کو واٹر بینل چاہیے وہ اتنا بڑا ہے لگ بھگ دس کے جی ہوگا وہ
جی جی مجھے اتنا بڑا نہیں چاہیے تھینک یو سو مچ
کیوں
اور زیادہ بڑھیا دس کی جی
تو وہ ارے اس میں مزہ ہوتا ہے
کوئی بات نہیں مجھے نہیں چاہیے کھائیے آپ
ہ میں بتا رہی تھی اگر کھاؤ گے ویسے بھی آپ لوگ بھی تو لاتے ہو
جی جی آپ کہاں میں وہاں آؤں گا واٹر ملن اس اس سے اچھا تو یہی پہلاؤں
جی جی صحیح بات ہے
اب وہاں تک پانچ سو روپیہ کا ت ہی لگے گا یہاں سے
ہاں ہاں اندر سے بول رہے ہوگے ایک اور کب خم ہوگی میں تمہیں بتاؤں گا واٹر ملن دینا
جی نہیں کیا ہوا آپ کو ہک فل
ابھی آبھی قسم سے زلیلو
نہ نہ کیا ہو آپ کوس تولہ میں کہ واٹر ملانا آپ کو تو پتا ہی ہے جی
مجھے اسے کی ہے ریکویسٹنیپ سے
کس نے ساجب میں نے دیکھا یہ نہیں ہے وہ
یہ وہی ہے مجھے لگتا ہے کیونکہ آپ کہاں آج ہی کرتا ہے اس آج احمد ریکویسٹ یہاں سے
اچھا آپ کو پتاہ ہے
ش گات
اصل میں میں نے نا اس کا مجھے نہیں لگتا یہ وہ ہے چلے کوئی بات نہیں چھوڑی ہے اس کو
ٹھیک ہاں ہاں ہمیں بھی کیا کرنا ہے اس کو
جی جی
جی
اور بتائیے آپ
بس دعا آپ سنائی
بس کیا ہی سناؤ دعا
جی
ویسے آپ کی بہن کو کب گھرانا ہے
ابھی نہیں وہ تو پرسوں ہی گئی وہ نہیں آئے گی ابھی
اچھا
کیوں آپ کو مطلب ا کی یاد آ رہی ہے میری بڑے بہن کی جس کی شادی ہوئی ہے
ہاں ہاں
ٹھیک
جی
جٹییک ہے
اور بتائیے آپ آپ کیا کر رہے ہو
میں تو ایسے ہی سویا ہوں گھر پہ آپ
ویسے آپ کو بلیاں پسند ہے
ہاں کیوں
مجھے پتا آپ آپ پتہ ہے اس کو جانتے ہو پٹھ مومن کو
پٹھان میں کیوں آپ آپ آپ کو کیا کرنا ہے میں سرپجھے بتائیے
میں یہ ریکویسٹ دیکھ رہی تھی
کیوں
اچھا میں نے بیگ ہوئی
ہو جوو میں کیا کر رہی ہووں
ہوگئی
جی بتائیے
جی پسائیت
ویسے ہے یہ بس میں کیا آپ کی پریپریشن کہاں پہنچی
کہیں بھی نہیں میں کہاں کرتی ہوں
کیوں کیا ہوا پڑھنا ہوتا ہے کیا ہوا آپ کو
آپ پڑھتے ہو
گھر والوں کا سپنا ہوتا ہے میری بیٹی بنی کچھ اور بیٹی یہاں پہ کچھ کام کر رہی ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہ ہاں ہاں میری ہوئی ہوئی ہے آپ کو نہیں پتا ہاں ہاں
اچھا اب مجھے لگا صبح نہیں ہوئی تھی دیکھا آپ کیسے ہو کسم سے
آپ کے پاس کوئی پروف ہے میں نے د ر تھا میری انگیجمنٹ نہیں ہوئی ہے
نہیں نہیں کسم سے نہیں آپ کی تو ہوئی ہے وہ ٹھیک ہے
ہاں وہ بھی ٹھیک ہے پھرٹ
اچھا کیا آپ نے آپ نا
آپ نا منڈے کے دن دیکھنا منڈے کو سب نے
کیا
میں نے بتایا نا ا مجھے پروف ہے میں نے کب بتایا میں نے بتایا آپ کو آ نا منڈے دن پروف نا منڈے تو
سب نکلتا ہے
منڑے کہاں
پھر ٹیوزڈے
ہاں ہاں منڈے منڈے جی جی
وہی نا منڈے میں نے بھی تو یہی بتایا
جی جی لیکن سیٹرڈے میں بول رہی ہوں آپ کو سیٹرڈے دن کہیں جانا ہے
سیٹرڈے ہاں ہاں مجھے جاننا ہے آپ کو پتہ ہے فی الحال مجھے نہیں لگتا کیونکہ ٹگ مرگ میںسلا
روڈو سیلاب نہیں مطلب روڈوپ میں مجھے نا ابھی کسی نے ریل بیچی تھی اتنا مطلب سڑکوں پہ پانی ہے کیا بتاؤں میں آپ کو
میں میں دیکھوں گی پہلے ویدر کیا ہے
ویدر نہیں ویدر
بدل نہیں پایا ودر ودر
ہاں مجھے لگا آپ نے کیا بتایا بہادر
ارے یہ بارش تو پتہ ہے کب تک ہے
کب تک
یرے یہ مصیبت ہے کا سب سے نیکسٹ تھری تک ہے
قسم سے
ٹئٹی تھری ٹونٹی فور ٹونٹی فائیو ٹونٹی سکس ٹونٹی سیون ٹونٹی ایٹ ٹوینٹی نائن تھرٹی تھرٹی و اب ن ون ٹو تھری مطلب نا وہاں سے ہونا چاہیے گ کیا بولتے ہیں اس کو بارش نہیں ہونی چاہیے مصیبت ہے نا قسم سے ت دیکھو بارش بارش
لیکن ایک فائدہ بھی ہے اس میں
کیا
م منگلا دن میں متنا دن میں نکلوں گا باہر
ہاں لیکن آپ کو نہیں پتا ہے کیا نقصان ہے
نقصان آپ کو ہے کیونکہ آپ کو اگزام دینے جانا ہے وہ مسئلہ ہے
ہپ ایسے میں آ کو سمجھوںں اب یار
اچا وہ مسئلہ سیٹرڈے
سٹرجی کا مسئلہ تو کچھ بھی نہیں ہے آپ کو جانا ہے گھومنے یہاں سے بارش ہے اب بارش ہوتی پھر منڈے دن آپ گھومنے جاتے لیکن یہ منڈے یہ تھا تھری تک ہے تھری تک
بد میں تو مسئلہ ہو گیا
فری تک پتا ہے کیا ہے
ہاں ہاں یہ میں تو یہی بتاؤں ریت بتا رہا ہوں یہ تو مسئلہ ہو گیا
جی جی
ہاں ہاں مجھے پتا ہے ت تری کو تو مجھے پتہ ہے یہ چلے اللہ اپنے بار میں بات کرتے ہیںا
چلو ہاں بارش میں بھی تم نا بارش میں بھی گھومنے جا سکتے ہو
ساتھ ساتھ اپنا ساتھ ہی ساتھ ہی کال کرنا
ٹھیک ہے